ہلو
ہلو اسلام علیکم
وعلیکم السلام السل علیکم کیاال ہے بھائی ٹھیک گ
میں ٹھیک ہ آپ کیسے ہیں
الحمد للہ میں بھی ٹھیک اور بتاؤ گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی بالکل الحمدلہ ہمارے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب کیسے ہیں
الحمد للہ اور بتاؤ بھائی کیا چل رہا ہے
بس سب ٹھیک چل رہا ہیں آپ بتاؤ
بت بڑھیا یار اور میں چاہ رہا تھا کہ آجنا یار جنگل کی ا طرف تھوڑا سا چکر کر مار دو لیکن کیا ہوا کہ بارش ہو رہی ہے تو اب تو اب جانا جو ہے وہ کینسل ہو گیا
اچھا جی تو آپ نے جنگ جی جی جی بولو
ویسے اگر ہم دیکھیں گے نا جنگلات جو ہے نا وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہے نا
بالکل بالکل
زمین کا حسن اور ماحول کا اہم حصہ ہے
بالکل
اور ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے کیونکہ جو درخت جو ہے وہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں
بالکل بالکل
اتنے ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا ہم بچ پائیں گے ہمارا زندہ رہنا تو مشکل ہو جائے گا
بالکل
جی آپ کا کیا خیال ہے اس میں
جی بالکل جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ نا ایک اللہ تعالی کی نعمت ہے ہمارے لیے تو جنگلات کا جو سب سے اہم کردار ہے ہماری زندگی میں وہ ہے کہ ہوا کو صاف رکھ ہیں یہ یہ کیا کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور آکسیجن کو چھوڑتے ہیں جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے
جی جی
اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر تو ہم زندہ رہ نہیں سکتے
جی صحیح بات ہے
اور اس کے علاوہ اگر چیزیں بولے بولو
جی تو یہ نہا یہ بہت ہی چندنا ہے نا کہ صرف انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے بھی بہت ضروری ہے اگر ہم دیکھیں تو بہت سے جانور یا پرندے ان کا گھر جو ہے وہ یہی جنگلات ہوتے ہیں نا
بالکل
وہ جنگلات جو نا بارش کے نظام اور موسم کو متوازن رکھتے ہیں تو یہ مٹی کے کتو اور سیلابوں کے خطرے کو کم کرتے اگر ہم دیکھیں کہ تو اگر یہ درکت ورکت نہیں ہوں گے جنگلات نہیں ہوں گے تو ہمیں نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا کہ انسان صحیح سحی زندہ رہ پائے گا اگر ہم دیکھیں تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ وہ بادل خرچتے وہ بجلی گرتی ہے یا کچھ وہ جو ہے وہ یہی جو ہے وہ جنگلات وہ اپنے اوپر لیتے نا تو ہم پیش ہے وہ آنچ نہیں آتی اگر یہ جنگلات نہیں ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا ت یار کوئی بچ پائے گا پھر
بالکل بالکل صحیح بتایا آپ نے تو ایسیے ہی اگر آپ نے آج کل سرخیوں میں سنا ہوگا کہ اس جگہ پ اس جگہ پہ کسی گاؤں میں کسی جگہ پہ کسی شہر میں شیر آیا ہے بالو آیا ہے کوئی اور جنگلی جانور آیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے
جی
بڑے م کرتا پیٹ پلے ہیں جس کو انگریزی میں ڈیفارسٹ اسش بولتے ہیں ہم
جی جی جی جی صحیح صحیح فرمایں
ایسے کیا ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ یہ ادھر آ رہے ہیں ہمیں ہمارا نقصان کر رہے ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے تو ان کے گھری اجاڑ دیے ان کو بے گھر کر دیا ہے
جی جی جی اصل وجہ تو وہی ہے کیونکہ ہم جو ہے ان کا جو آشیانہ ہوتا ہے جو ان کا گھر ہو ت وہ پیڑ ویڑ جو ہے وہ ہم کاٹتے تو پھر یہ یہ مجبور ہو جاتے ہیں پھر جنگلوں سے با باگنے کے لیے یہ پھر آتے ہیں کہ یا پھر لوگوں میں ہی خوش جاتے ہیں جی جی جی جی یہ جو ہے وہ اصل میں ہماری ہی غلطی ہوتی ہے
بالکل بالکل
اور ہم کیا کرتے ہیں کہ چلو اگر مان لیتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں پہ پیڑ کاٹا بھی لیکن اس کا یہ ساتھ میں یہ ہے کہ اگر ہم ایک پیڑ کاٹیں گے اس کے بجائے ہمیں دس پیڑ اور لگانے چاہیے
بالکل بالکل بالکل صحیح بتایا آپ نے
دیکے تو بہت سی جو دوائںب ہے نا وہ جنگلی پودوں سے ہی آتی ہے وہ تیار کی جاتی شپینہ
بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل
اور جنگلاتوں سے جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت جو خوبصورتی میں جو اضافہ ہوتا ہے جو کہ جنگلات جو ہے وہ ملوک کی مسیحتوں وہ جو ہے سیاحت ٹورزم جس کو بولتے ہیں اس میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں ہے نا
بالکل بالکل صحیح بتایا آپ نے بالکل بالکل ایک اہم بات بتائی آپ نے
جی جی جی جی
جی تو اس اس کے علاوہ میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ دوائیاں اور میں آپ کو ایسا بتا دوں کہ میں آپ کو ایسا بتا دوں کہ کیا ہے کہ جنگلات سے نا ایسی بہت سی چیزیں دریافت ہوتی ہیں جوک ہمارے تصور میں ہوتی بھی نہیں ہے جیسے جیسے کاغذات وغیرہ پیپرس جن کو یا نوٹ بکس جن کو ہم جن پہ ہم لکھتے ہیں پڑھائی کے لیے استعمال ہوتی ہے یا شہد اگر ہم دیکھا جائے جو سب سے اوریجنل اور جو صحت کے لیے بہت زیادہ اچھ اچھا ہوتا ہے وہ بھی جنگلات میں ہی جنگلات سے ہی حاصل کرتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں وہ اگر جیسے کہ ا لکڑی یا کیا کہتے اس کو ا لکڑی بہت ساری ہم جنگلات سے ہی حاصل کرتے ہیں جیسے کہ اور دوائیاں جو اگر ہم دیکھا اگر ہم دیکھیں سائنٹیفک ڈاٹا اگر ہم چیک کریں گے تو لگ بھگ ساٹھ سے ستر ا فیصد جو ہے وہ دوائیا وہ جنگلات کے پیڑوں سے ہی ہم حاصل کرتے ہیں ایک تو جڑی بوٹی تو پوری جنگلات سے ہی آتی ہے وہ الگ ہے لیکن جو ایسی جو کمرشل دوائی ہے وہ وہ بھی جنگلات سے ہی میسر ہوتی ہے ان کے لیے جو را میٹیریل چاہیے ہو وہ بھی جنگات سے یہ ہم حاصل گئے
جی جی صحیح فرما رہے ہیں اپب تو کیا ہے کہ جو ہمیں پیڑ ویڑ کاٹتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جانور جو ہے وہ اپنا قدرتی گھر جو ہے وہ کھو دیتے ہیں اور کئی قسم جانوروں کے جو ہے وہ ختم ہونے کے خطرے میں ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کہ ہمیں ہر سال زیادہ سے زیادہ جو ہے درخت لگانی چاہیے دانک ہمیں کاٹنی چاہیے زیادہ اگر ہم کاٹیں گے ایک تو ہمیں دس لگانی چاہیے ٹھیک ہے تو اور جو ہے کہ دوسرا چیز جو ہے دوسرا مسئلہ جو ہے بہت بڑا کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ جنگل میں آگ لگانا تو جنگل میں جو ہے آگ لگانا اور غیر قانونی کٹائی کو جو ہے نا وہ روکنا ہماری ذمہ داری ہے نا
بالکل بالکل
تو ہم بولتے ہیں کہ چلو بھائی یار اس نے کاٹا اس نےگ ل مجھے کیا ہے مجھے کیا کے ساتھ میرا کیا فائدہ ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں جو ہے اپنے اپنے حساب سے جو ہے سب کو اس پہ جو ہے توجہ دینی چاہیے ہمیں روکنا چاہیے ان کو ہماری ذمہ داریاں
بالکل
تو ہماری جو ہے آنے والی نسل نسلیں جو ہے وہ وہ بھی یہی سیکھیں گے جنگلات کی جو ہے حفاظت کرنی چاہیے اگر ہم کچھ دیکھے ہمارے بڑے جو ہیں وہ بولتے کہ ارے مجھے کیا ہے یار وچ نے کیا مجھے کیا اس کے ساتھ تو میں یہی کہوں گا کہ ہم جو ہے جو آج کل کی جنریش وہ یہی سوچے گی نا یار جب ان کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کیا وہ بھی آگے یہی کریں گے نا
بالکل بالکل صحیح بتایا آپ نے اور کیا ہے نا کہ آج کل ا ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر دیکھو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اہم بات ہے یہ
جی جی
آج کل کیا ہے کہ گ اگر ہم دیکھیے آج کل گرمیاںب بہت زیادہ ہے آج کے بغیر کل تک آپ کو بتائیے کتنی زیادہ گرمیاں تھی یہاں پہ ہماری ہماری س وادی میں تو ا اگر ہم کہیں پہ چلتے تھے تو اگر کہیں پہ پیڑ دکھ جاتا تھا تو اس پیڑ کے نیچے آٹومیٹکلی اتنی زیادہ اچھا وہ انسان کو محسوس ہوتا تھا کہ بالکل بھی گرمی نہیں لگتی تھی اس پیڑ کے نیچے بالکل یہ ایک پیڑ سے دیکھو کتنی فرق پڑتی ہے اب اگر ہم ایسی ہر جگہ سڑ کے کناروں سڑ کے ارد ارد اپنے گھر میں اپنے شہر میں ہر سال ایک پیڑ لگایا ایسے کوئی پیڑ اگر ہم چھوٹا سا پیڑ لائے وہ کوئی مہنگا بھی نہیں آتا ہے سو آتا ہے دو سو تین سو چار سو بس اتنا تک بہت اچھے اچھے پیڑ آتے ہیں تو اگر ہم ہر سال ایک ایک پیڑ لگائے اپنے شہر میں ایک تو وہ ہمارے لیے وہ ایک یاداشیا جس کو ہم انگریزی میں میموری بولتے ہیں میموری رہ کے بن جائے گی کہ نہیں یہ میں نے اس ٹائم لگایا تھا یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا تو ایک بہت انسان کو ایک اچھا لگتا ہے یہ چیزیں کرنے سے تو بالکل
مجھے لگتا ہے کہ صد کا ا جارہ رہےا کیونکہ اگر آپ جیسے کہ آپ نے بولا اگر سڑا کک پنک رہے پ پیڈ لگایں گے تو اگر آپ نے پیڑ لگایا تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ گرمی کتنی ہو رہی ہے تو کوئی آ گیا گیا وہاں پہ بیٹھ گیا وہ چھاؤ میں اس کو راحت محسوس ہوئی تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو رہے گا قیامت تک تو اس کا جو یہ فائدہ بھی ہے کئی جو ہے کئی لوگوں کو کا جو روزگار جو ہے نا وہ جنگلات سے ہی وابستہ ہوتا ہے نا
بالکل بالکل
تو ہمیں جو ہے وہ پلاسٹک اور کچرا جو ہے وہ جنگلات میں نہیں پھینکنا چاہیے اگر میں آپ کو بتا دوں آج کل جو ہے وہ ٹریکنگ جو ہے ٹریکنگ کیمپنگ جو بھی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ وہ کھاتے پیتے پھر وہ کچرا وچرا جو بھیتا وہیں پہ پھینکتے ہیں وہ پلاسٹک ولاسٹک
ج
ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے بھی ہمیں کیا ہے کہ وہ اس سے بھی نقصان ہوتا ہے تو جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے دول ہو گئی اگر یہ پیڑ نہیں ہوں گے نا تو وہ یہ دول کو نہا اپنے آپ پہ لے لیتے ہیں دول ہو کو یہ پولوشن وولوشن اگر یہ نہیں ہوں گے تو مجھے لگتا کوئی زند رہ پائے گا چلو بھائی ٹھیک ہے آپ کہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا مجھے نا کال آ رہا ہے میں آپ کو بعد میں کال کرتا ہوں ٹھیک ہے
بالکل بالکل بالکل بالکل اللہ حافظ